وعلیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے
بس ٹھیک ہوں اچھے سے آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہو
جی بڑھیا بڑھیا الحمد اللہ اور بتائیے آپ ہم سب خہرییت
ہاں خیریت الحمد للہ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے اچھے سے
ہاں سب اچھے ہیں میں بس کچھ نہیں کر رہا بیٹھا تھا آپ بتائیے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے آپ کو
ٹاپک
جی جی
چلو فون پہ ہی بات کرتے ہیں جو ابھی فون چلاتے ہیں ہم اسی پہ بات کرتے ہیں
ٹھیک ٹھیک
آج کل ن جو آج کل کے بچے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سب سے زیادہ فون چلاتے رہتے ہیں
جی دیکھو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم اس کا فون کا بھی الگ الگ استعمال میں چلانا پڑتا ہے کیونکہ ٹھیک ہے نا جو بھی اگر اس کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے فون کو تو وہ مطلب آگے چل کے کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور اس کے کچھ بینیفٹس بھی ہیں کچھ
جی جی یہ جو یہ جو آپ ب رہے یہ یہ اچھی بات ہے یہ اس کے بینیفٹز ہے جو آج کل کے بچے اس پہ پڑھتے رہتے ہیں آن لائن کلاس وغیرہ دے دے گی اچھی بات ہے مگر جو آج جو آج آج کل کے زمانے کے نائنٹی پرسینٹ لوگ ہیں وہ جو ریلس کرولنگ کرتے رہتے
جی جی جی ایسا ہوتا ہے نا اگر دیکھو جو ریل ٹرولنگ میں لگ جاتا ہے نا پھر تو وہ اس کا جو ہے کیریئر بھی اور جو مطلب آگے چلنے والا اس کو پلانس ڈریمس وغیرہ ہے وہ بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو اس کا صحیح استعمال کر لیتا ہے فون کا بھی فون کا بھی کافی بینیفٹس ہیں کوئی ایسا نہیں ہے آج کل سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پہ اپنا جو ہے کنٹینٹ وغیرہ چل رہا ہے جو بھی پیج وغیرہ چل رہے ہیں اس سے بھی کافی لوگ جو ہے ارن کر پا رہے ہیں پیسہ اسی کے ذریعے سے اور کچھ بیوقوف لوگ ایسے بھی ہیں جو مطلب کہ اس کو اسکرولنگ کر رہے ہیں اس کو پتہ ہے نہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں اس سے جو ہے نا اپنی فزیکل ہیلتھ پہ بھی بہت زیادہ وہ پڑتا ہے اس کا اثر کیا ہے ہمارا جو مینٹل ہے مینٹل ہیلتھ تب وہ بھی دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتی ہے اس سے
جی جی آپ نے تو جی جی آپ نے تو صحیح بات فرمائی ہے جو آج آج کل کے بچے اس پہ پڑھتے رہتے ہیں مطلب اگر ان کو فون نہیں ہو ہوگا تو تو وہ کبھی بڑپائی نہیں کریں گے تو آپ نے اچھی بات بولی ہے مگر جو ہم اسکرولز کرتے رہتی ہے اپنا اپنا وقت ضائع کرتے اپنے فون پہ اگر اس سے بہتر ہے کوئی اور کچھ کام کر لیتے تو مطلب اس سے بہتر ہوتا ہاں مگر مگر جو آ سوش آپ نے بتایا تھا جو آج سوشل میڈیا ہے وہ نیوز وغیرہ آپ ہم کو سب پتا چلتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اچھی اچھی بات ہے مگر اس اس کے بے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز مطلب جو یہ آج کل سکیمز ہوتے رہتے اس سب کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوتا ہے
جی جی جی اور بھی بہت سارے وہ ہوتے رہتے ہیں جیسے کہ ہمارا ایکچولی جیسے کہ ہمارا ٹائم نہیں بچ پاتا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اگر ایک بار فون کال کر بیٹھ جائیں اسکرولنگ پہ بھ جائے تو ہمیں پت ہی نہیں چلتا کہ ٹائم کدھر جا رہا ہے کدھر نہیں جا رہا ہے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے آگے چلنے کے بعد جو ہمارے جو ڈریمس ہے وہ بھی ہمارے ختم ہو سکتے ہیں کیونکہ جب ہم دیکھ نہا ک سوشل میڈیا پہ اگر بند لگا رہے گا ریگولر تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا
جی جی بات تو صحیح بات فرمائی ہے آپ نے مگر آج آپ نے تو دیکھا ہوگا اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے وہ تب تک کھانا نہیں کھاتے ہے جب تک وہ یوٹیوب وغیرہ نہیں دیکھتے
جی جی
یہ بات تو صحیح ہے مگر جو جو اگر وہ بہت زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہے مطلب ریلسکرولنگ کرنا وہ وہ سب اگر ان کو ہاں اگر اگر ان کو شروع سے یہ سکھایا جائے کہ فون کا اچھا استعمال کیسے کرے وہ جب وہ پھر جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ ایسا نہیں کریں گے جیسے کہ رولس ریلس اسکرولنگ وہ مطلب اس کا اچھا اچھا استعمال کریں گے
جی جی آپ نے درست کروایا جیسے کہ بلو ہم اگر اسٹارٹنگ سے ہی جیسا اپنے بتا کہ اسٹارٹنگ سے بچوں کو ہم کریں کہ اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہ جو آپ کر رہے ہو یہ غلط ہے مطلب بچہ اس طریقے میں آ جاتا ہے کہ جب تک کھانا بھی نہیں کھا پاتا بھائی ج اس کو فون نہیں چاہیے
جی
کانا بھی چھوڑ کر چلا جاتا ہے آج کل کیا یہ زمانہ چل رہا ہے جو یہ سوشل میڈیا انسٹاگرام فیس بک وغیرہ یہ زیادہ ہائی لیول پہ جا رہے ہیں اس ٹائم کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا جو چھوٹے بچے ہیں وہ بنا اس کو چلائے یوٹیوب کو کھانا بھی نہیں کھاتے
جی جی
ایسے ہی ہوتا ہے
مگر یہ ہم خود ہی کر رہے ہیں نا جو ابھی چھوٹے بچے ہیں بہت زیادہ یہ ہماری غلطی ہے کیونکہ جو ہمار ہمارے چھٹے چھوٹے بچے گھر میں ہوتے ہیں مطلب
جی
ہم ہم ان کو ریلس دکھاتے ہیں تاکہ وہ کھانا کھائےیں اگر ان کو ہم شروع سے یہ بتا د کہ آپ آپ اس پہ پڑھائی ہوتی ہے یا مطلب کچھ نیوز دیکھتے رہتے ہیں مطلب یا سب کچھ جو دنیا میں مطلب اچھی اچھی چیز ہے وہ دکھائی جائے تو وہ بڑے ہو کے یہ سب نہیں کریں گے
جی جی
ان کا ٹائم بھی
ساتھ بیٹھا کے ہم ان کو بھی جب رونے لگتے ہیں تو فون دے دیتے ہیں ہاتھ میں ترنت کہ یہ لو یہ چلا لو تو ترنت وہ بچہ چپ ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں کرنا چاہیے کہ اس کو اپنی طرح سے ٹریٹ کریں جو کہ آگے چل کے وہ فون کا بھی صحیح استعمال کرے پہلی بات تو چھوٹے بچپن چھوٹے بچوں کو فون دین ہی نہیں چاہیے آپ
جی جی ہاں اس ہاں اس موبائل فون کے بہت سارے فائدے بھی اور نقصان بھی ہے جیسے میں کہ جیسے میں ابھی پڑھ رہا تھا ابھی مجھے دو دن کے بعد ایگزامز ہیں ابھی فری ٹائم ہوتا میں نے میں نے سوچا میں کال کر لوں میں نے جو پڑا ہے سب فون پہ ہی پڑا میں نے
ہاں ہاں
سب میں اگر اگر میرے پاس فون نہیں ہوتا تو میں میں شاید کچھ نہیں پڑھ پا سکتا جو میرے میں پڑھ سکتا تھا مگر جو میرے کنفیوژنز ہوتے ہیں نا وہ پلیئر نہیں ہو پاتے جب تک میرا جب میں یوٹیوب پہ یا چیٹ جی بی ڈ پہ نہیں دیکھتا تو میرے کنفیوژن کلیئر نہیں ہوں گے
جی جی ایسے ہی ہوتا ہے نا آج کل جو ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے بھائی
جی
اگر جو جس نے اس کا صحیح استعمال کر لیا تو وہ صحیح رہے گا اس کے لیے جس نے غلط کیا آگے چل کے اسی کو نقصان ہوئے گا ایسے ہی ہوتا ہے بھائی آج کل ہم دیکھ بھی ہیں لوگوں کو جو پورا دن فون میں لگے رہتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کر تو یہ جو ہے نا خود کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہاں ہم نے ک اپنا ٹائم اس میں ویسٹ کیا ہم نے بنا فالتو کو اس میں ٹائم ویسٹ کیا اگر اس ٹائم کو ہم اپنی صحی جگہ پر لگا لیتے تو کا ہمیں کچھ فائدہ ہوتا تو یہ یہی ہوتا ہے آج کل کے
جی اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جب پرانے زمانے میں کوئی گھر سے باہر ہوتا تھا یا پڑھنے یا کچھ مطلب وہ کچھ بھی کر لیتا گھر سے باہر جاتے ہیں نا پڑھنے وغیرہ تو ان کے گھر والے بہت پریشان ہوتے رہتے تھے کہ کیسا ہے کھانا کھا رہا ہے یا نہیں ہے کہاں پہ ہے کیسا چل رہی کیسے چل رہی ہے پڑھائی جو آج کل کا زمانہ ہے کوئی بھی باہر جائے تو سب پتا چلتا ہے مطلب واٹس ایپ تو ویڈیو کالنگ کیسا کیسا ہے اں پہ ہے کیا کھا رہا ہے سب کچھ پتا چلتا ہے
جی جی جی آپ نے بالکل صحیح کروا جیسے کہ ہاں جیسے کہ ہم ہم دیکھتے ہیں آج کل اسنیپس ہے اسنیپ چیٹ ہے تو گھر والے بھی کوول نہیں کر پاتے ان کو وہ پہلے ہی اسنیپ ڈال دیتا ہے کہ ہاں میں یہاں پر ہوں میں یہ کر رہا ہوں یہ ا ہ تو اس لیے ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے اس کے ذریعے سے فون کے ہاں ہمارا بچہ سیف ہے اور اچھا کر رہا ہے مطلب مطلب ٹھیک کرتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے آج کل
ہاں یہ تو اس کا بہت اچھا فائدہ ہے کہ مطلب جب کوئی باہر جاتا ہے تو گھر والے اس سے پریشان نہیں ہوتے ہیں مطلب میرا بچہ کہاں پہ ہے مطلب کیا کر رہا ہے کیا کھانا کھا رہا ہے
کیا کھانا کھ رہا ہے جی جی آپ نے صحیح کروایا
اس سے گھر والے بھی مطلب مطلب پریشان نہیں ہوتے ہے نا
جی جی جی یہ اچھی بات ہے پر جو مطلب کہ پہلے بھی ہم نے بات ہو چکی ہے کہ جس نے اس کا فون کا صحیح جگہ استعمال کر لیا تھا وہ آگے چل کے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور جس نے ابھی سے اس کا اسٹارٹنگ سے غلط استعمال کیا
جی
خراب ہو جائے گا کیونکہ اس کے بینیفٹس بھی بہت ہیں اور اس کے نقصان بھی بہت ہے بھائی
جی جی اس کے بہت سارے نقصان بھی ہے
جی جی بہت سارے پر جو اچھی جگہ استعمال کر لیتا ہے وہ آگے چل کے ٹھیک ہو جاتا ہے بس یہی ہے اور
جی جی یہ بات تو صحیح ہے مگر آج کل کے زمانے میں زیادہ تر اس کا غلط ہی استعمال کرتے
ہاں ہاں ہاں غلط استعمال چل رہا ہے آج کل کا جو مطلب کہ بے روزگار ہے جو جو جانتے نہیں کہ ہاں کہ اس کا کوئی فائدہ بھی اگر ہم یہ کریں گے تو ہم اس کو بینفٹس میں لے جائیں گے تو انہیں پتا نہیں بس ان کو اسکرولنگ اور بس ایسے ہی ادھر ادھر کا
جی جی اس کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو فری ٹائم ہے ان کے لیے وہ ریل اسکرولنگ کرتا رہتا ہے مگر اگر اس کے بغیر وہ یا پارٹ ٹائم جاب کر لے گا فون پہ بہت سارے پارٹ ٹم پارٹ ٹائم جابز ہے اس پ میں
جی جی جی اگر بس وٹ یہی ہے نا کہ جو اچھی جگہ استعمال کر لے کرے گا تو پھر وہ اچھا اس سے ارن بھی کر پائے گا ایسا ایسا کچھ نہیں ہے فون سے بھی ہم پیسہ نہیں کما سکتے فون سے بھی ہم بہت سارا پیسہ کما سکتے اگر اس کو ہم صحیح جگہ استعمال کریں تو آج کل کے زمانے یہی ہوتا ہے جی
جی یہ بات تو صحیح ہے اگر اس اس کا مطلب اصلی مطلب اصل میں اچھا استعمال کیا جائے تو یہ اچھی بات ہے مطلب اس کا بہت سارے فائدے بھی ہے اور نقصان بھی ہے مگر ز مجھے لگتا ہے زیادہ تر فائدے ہی ہیں
جی جی فائدہ ان لوگوں کے لیے ہی ہے جو مطلب تھوڑا بہت پڑھا لکھا بندہ ہے جو جانتا ہے آج کل کے جو گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں ان میں اتنے مطلب پڑھے لکھے بندے نہیں ہوتے ہیں آپ بھی جانتے وہ جو مطلب شہری لوگ ہیں بہت زیاد میں دھیان دیتے ہیں پڑھنے لکھنے میں اور اپنا جو ہے فون کا بھی صح استعمال کرتے ہیں جو مطلب گاؤں کے بندے ہوتے ہیں نا وہ نہیں کر پاتے اچھی جگہ استعمال وہ ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ انسٹاگرام اوپن کیا واٹسپ اور یو ٹیوب وغیرہ یہی پورا دن جو ہے اس
جی جی جی جی آپ نے تو صحیح بات فرمائی چلو آپ سے بات کر کے اچ اچھا لگا اچھا چلو اللہ حافظ اللہ حافظ